ہاں ہیلو وعلیکم السلام کیا خیریت ہے بہن ہاں سب اللہ کا شکر ہے اپنا بتاؤ کیا ہو رہا کہاں ہو رہا
کچھ نہیں آپ ہی کے یہاں آئے ہوئے ہیں رانچی
وہ اچھے بہت دنوں سے تم لگ رہا تم بھول گئی ہو کوئی کال میسج کچھ بھی نہیں ایک دم یاد نہیں کرتے
ہاں وہی میری طبیعت خراب ہے نا تو رات جی آئے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے
ا اچھا رانچی گئی وہ
ہاں ٹرین سے آئے ہوئے ہیں
وہ ٹرین سے گئی تھی
ہاں ٹرین سے بہت مزہ آیا ہاں ٹرین میں اتنا ہاں جلدی پہنچ بھی گی ہاں بس میں بہت بھیڑ بھاڑ ٹرین میں آرام
ہاں بس میں تو بڑی بھیڑ بھڑ رہتا ہے روڈ ویسے ہی خراب رہتا ہے آدمی وہ ہے نہیں ٹھیک ہے ٹرین سے تو ریزرویشن میں ایک دم آرام سے آدمی چلا جاتا ہے کوئی دقت بھی نہ ہوتا ہے
کتنی بہت آرام سے آ گئے ہاں
ابھی وہ ہو
ہاں ابھی یہیں ہے گئے تھے یہاں وینڈر مارکیٹ یہاں ہے ہاں بہت وہاں سستا سستا سامان ملتا ہے بہت اچھا اچھا چیز ہاں بہت سارا
اچھا او ہاں ہم ایک پر ہم بھی گئے تھے تو بہت سستا سستا مل رہا تھا سو روپئے دو سو روپئے میں ایک س
ہاں ہاں ہاں ہر چیز بہت اچھا اچھا ہم بھی خریدے ہیں کرتی پلازو بہت اچھا اچھا اچھا مل رہا تھا
ہاں بہت اچھا ہم بھی گئے تھے چپل بہت سارے خریدے تھے تھا دو دو سو میں اتنی اچھی اچھی چپل نہیں ہے وہی تم دکان میں جا گی نہیں تو تو ان کو پانچ سو کا ملے گا
ہاں ہم بھی ایک بار پہلے بھی ایک بار ہم آئے تھے نا تو گئے تھے تو ہم بھی چپ پل خریدے تھے سستا ملتا ہے بہت اچھا ہاں
ہاں اچھا ہر چیز ہی ملتا ہے وہاں چادر بیڈ شیٹ جو بھی لینا ہے تم کو گدا چپل ایسے ڈریس ٹائپ کا بھی ملتا ہاں
ہاں ہاں
تو بغل میں پارک بھی ابھی ہمیں جام تنے کے تنے کو دن پہلے کرانچی تو وہاں میری دوست لگائی تھی مٹی سے تو وہاں گیا تھا بغل میں ایک تو پارک ٹائپ کہا وہیں ہے ہم لوگ گئے تھے گھومے تھے بیٹھے کچھ کھایا پیا انو ونو فوٹو ووٹو شوٹ کر کے آ گئے
ہاں ہم بھی گئے تھے پارک گھومنے وہاں سے آئے اس کے بعد پھر پارک بھی گئے تھے تھے گھومنے یہاں بہت مستی کیے ہم لوگ سب گئے تھے
ہاں نہیں ہاں تو سفر تمارا آسان رہا ہے نہ کوئی دقت پریشانی نہ نہ ہوئی
کوئی پریشانی نہیں
امی بھی گئی تھیں
ہاں امی بھی آئی ہوئی ہیں
بھین ہاں ہاں اکیلے جانا بھی صحیح نہیں طبیعت بھی خراب ہے تو ہے نا ہاں ناشتہ کر لی تو نا سب ہو گیا
ہاں میرا ناشتہ ہو گیا اور آپ بتائیں ہاں ہیلو
ہاں ہم لوگ کا تو ناشتہ بھی ہو گیا کھانا بھی ابھی جسٹ ک تو بنا ہی ہے آج ہم میرے یہاں بریانی بن رہا ہے نا
ہاں ہاں میرے یہاں کل بنا تھا بریانی رات میں
او اچھا نہیں میرے یہاں آج بنا بڑے دن سے پروگرام بنا رہے تھے بریانی کا تو کبھی کچھ کبھی پچھ ایسے ہی لیٹ ہو جا رہا تھا تو آج سوچا آج بنانا ہی ہے تو آج بنالے رہے تھے ابھی ٹائم لگے گابھی تھوڑا اس میں جانتے نا کتنا لیٹ لگتا ہے بریانی بنانے میں دو تین گھنٹہ ٹائم لگ جاتا ہے ہاں بریانی تو ہم سب کا پسندیدہ کھ نا ہے ہی ہے کہ نہیں ہاں
بتا ہے آپ دللی جانے والی تھی آپ کا
ہاں ہاں گئے تھے نا ہم ہاں ہاں گئے تھے وہ جو میرا سرٹیفکیٹ میں نام سدھروانا تھا نا دلی میں تو ہم گئے تھ تھے وہاں تو گئے تو وہاں ہم دو تین دن رکے تھے کام جلدی ہو نہیں پا رہا تھا کالج اتنی دور پہ پہ تھا دھوپ اتنی گرمی وہاں پ اور بہت برا موسم کا حال ہے دلی کا تو پوچھو ہی ماتھ تو وہاں تو اور اڑتالیس پچاس ڈگری رہتا ہے ٹیمپریچر پھر وہاں سے ہم کو جانا تھا ہریانہ میں میرا کالج ہے وہاں گئے ہم تو ایک دن فارم وم سب لیا کریکشن کے لیے پھر اس کو سدھار کروانے کے لیے بولا ایک دو دن کا ٹائم لگے گا تو پھر ہم وہیں اپنی دوست ایک رات ت ہے میری یو پی ہی کی ہے وہ لوگ وہاں پہ پڑھائی کرتی ہے اسی کے یہاں رکیں تو وہ بیچاری ہم کو بہت جگہ لے گئی گھمانے انڈیا گیٹ بھی دیکھا ہاں وہی انڈیا گیٹ گئے جامع مسجد گئے اتنا اچھا اتنا خوبصورت ہے نہا دیکھو گے نہ کبھی تب بولی ہوگی کہ بہت اچھا جامع مسجد تو لگتا ہے کون بنایا ہے یار اتنا خوبصورت ہے نا اس میں پھر لال قلعہ بھی گئے ہاں انڈیا گیٹ گئے تھے ایک دم شام میں پورا ایک دم بھیڑ بھاڑ بھی اور ایک دم پورا لائٹنگ لگا ہوا تھا پھر یہ ایک دم بہت بھیڑ طرح طرح کے لوگ اتنا اچھا اچھا کھلونا بھی وہاں مل رہا تھا بہت ساری چیز خریدے پھر گھوم اوم کے وہیں دوست کہ یہاں دو دن رہے پھر آ گئے گھر پہ تو ادھر سے آنے میں نا ٹرین سے ٹکٹ ہی نہیں مل رہی تھی بہن ایک دم پریشان ہو گئے کوئی فیسٹیول تھا ایک دم ٹرین بکنگ چل رہی تھی یہ تتکال ٹکٹ بھی بہت کوشش کرایا نہیں ملی تب ہم پھر فلائٹ کا ٹکٹ بک تو پھر پھر ہم وہی تو بتا رہے ہیں نا کہ پھر ہم ہوائی جہاز فلائٹ کا ٹکٹ کرایا اس میں سمجھو پانچ چھ ہزار روپیہ لگا پھر ہم وہاں سے آئے پر اتنا پہلی بار زندگی میں نیا چیز سیکھنے کو ملا پلین سے چڑھ کیا بہت ہی ایک دم بہت ہی مطلب آدمی کا شوق رہتا ہے نا تو شوق پورا ہو گیا آدمی کا بہت اچھا لگا جب اڑتی ہے تو تھوڑا آدمی کو ڈر لگتا ہے بہت بہت خوش ہوئے پلین میں بیٹھ کے پہلی بار پھر وہاں سے رانچی اترے تو رانچی پھر شام ہو گیا تھا نا چھ بج گیا پہنچنے میں دلی سے ڈائریکٹ تو ادھر کی ہے نہیں فلائٹ تو رانچی ہی کی تھی تو وہاں اترے پھر وہاں بھی ایک میری دوست ہے رہتی ہے ہند پیڑھی میں تو اس کے یہاں رکے شام میں کیونکہ یہاں بس تو مل نہیں رہی تھی گھر آ نے کے لیے اور ٹرین بھی ملتی تو صبح ہی پہنچتے
ہاں
اسی لیے پھر ہم وہی بک رات میں اپنے دوست کے یہاں ہی رک گئے اور پھر صبح پھر بس پکڑ کے گرا ہے بہن بس میں تو انسان کو سفر بڑی مشکل کل ہوتا ہے لیکن ٹرین بڑی بڑی لیٹ لیکن صبح والی بس تھی تو تھوڑا جلدی پہنچ گئے آسانی سے سے گھر پہنچ کے آدمی کو اپنا کا نام ام س دروا لیا جو بھی دقت تھا سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا لیکن ہاں سب کام ہو گیا اللہ کے کرم سے ہاں نام نہیں سدھرا اسے بڑی دقت تھی نا بار بار دقت ہو جا رہا تھا ادھر سے تو دلی ٹرین سے سے ہی گئے تھے رادانی سے
ہاں ہاں ہم بھی آئے نا ہاں ہم بھی آئے بائک پھر ہم آئے آ رہے تھے دونوں سائڈ میں جنگل تھا بہت خوبصورت لگا تھا دیھکنے میں بہت اچھا اچھا نظارہ تھا بہت مزہ آ رہا تھا ہاں ہاں
خوبصورت
ہاں ابھی برسات ہے نا اور ہرا ہرا بہت اچھا لگ رہا تھا
ہاں ہاں ہاں بلکل بلکل بہت اچھا لگتا آدمی کو نہیں شہر کی بھاگ دوڑ بھری زندگی سے ایک دم ایکانت میں رہے ایک دم بہت سکون ہے جی گاؤں میں یا ادھر صحیح بات ہے اور ہرا بھرا ہریالی دیکھ کے اور دل دم خوش ہو جاتا ہے وہاں بھی گھومے دلی میں بھی بہت جگہ ہے ایک باٹلہ ہاؤس وہاں کا مارکیٹ ہے بہت فیمس مسلمانوں کے لیے تو وہاں پہ پہ گئے تھے بہت وہاں بھی کپڑا بھی مطلب سستا تو نہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہی دام پہ مل رہا تھا پر یہ تھا کہ وہاں مطلب کلیکشن بہت بہت اچھا اچھا تھا جو جیسا ہاں وہاں سے خریدے بہت سا کا کپڑا خریدا اور پھر بہت سا چیز جیسے بھی چپل وپل کی ایسی ڈیلی یوز کے لیے ایک دو تو لیا ہے ہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ایک بار ہم لوگ چلتے ہیں سب دوست لوگ چلو تم بھی
چلے ہاں ان شاء اللہ ضرور ہاں ہم لوگ سب آپی نوشی بھائی سب سب ہم چلیں گے
ہاں چلو میری بھی بہن ہے میری بہن بھی ہے میری آئی ہوئی سب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ پلان بناتے ہیں راجدھانی سے ٹکٹ بک کرتے ہیں اور چلتے ہیں آگرہ وہاں گھومیں گے تاج محل دیکھیں گے انشاء اللہ ہے نا تاج محل کا بھی بہت شہورت سنا ہے کبھی گیا نہیں ہے آدمی ہاں تو سوچ رہے ہیں کہ ابھی کیا بولتے ہیں تھوڑا گرمی کم ہو نا تو چلتے ہیں ہم لوگ چلو تم بھی تھوڑا موقع نکالو تھوڑی تمہاری بھی طبیعت
ہاں نکالتے ہیں موقع ہاں
ہاں کیونکہ اب میری دوست لوگ گئی تھی نا تو وہ بتا رہی تھی کہ بڑی ہی خوبصورت نظارہ تاج محل کا آدمی کو جا کے گھومنا چاہیے تو ہم نے سوچا ہے کہ چلیں کوئی ت
پھرنا چاہیے گھر میں بیٹھے
ہوں ہوں وہی نا اور کوئی بھی چیز ہے تو وقت بھی نہیں مل پاتا ہے اس لیے ا بھی نہ جا پاتا ہے لیکن لیکن ابھی برسات کا موسم ہے موسم بھی اچھا ہے تو سوچ رہے ہیں کہ چلا جائے ایک بار ہم لوگ چلتے ہیں تو چلو تینا ہاں تو آپ لوگ سے بھی پوچھوگی چلیں گے تو چلیں گے ہم لوگ سب پلان بنا کے اچھا لگے نا بہت سارے لوگ رہیں گے تو ایک دوٹوں میں آدمی کو اچھا بھی نہ لگتا
نہیں ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے ہم لوگ سب چلیں گے ساتھ میں
وہی بہت سارے لوگ رہیں گے تو اپنا کھائے پییں گے وہیں روم لے کے رہے گا انسان پھر آئے گا اور بتاؤ گھر میں کیا ہو رہا ہے ہم نے امی سے بات ہوئی
ہاں امی سے بات ہوئی
اچھا طبیعت ٹھیک ہے ان کی سنا تھا ان کو چوٹ ووٹ لگ گیا تھا
ہاں ابھی پہلے سے ٹھیک ہے ہاں پہلے سے ٹھیک ہے ابھی
پریشان ہیں جی سب
ہاں وہاں ایک رشتے دار ہے نا میرے گاؤں میں کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے ان کو زیادہ چوٹ آ گیا ہے تھوڑا تو تھوڑا ہاں امی پریشان ہیں تھوڑا بول رہی تھی کہ سیریس حالت ہے کرانچی میں ایڈمٹ ہے
کان کو زیادہ چوٹ آ گیا ہے ہاں ڈاکٹر ریفر کر دیا وہ سائیکل سائیکل ب چڑ گیا ہے ادھر سارے تھے دونوں بجڑ گئے اسی میں ان کو بہت زیادہ چوٹ آ گیا ہاں بہت چھوٹا آ گیا دون ہاں دونوں گرے نا تو ان کو زیادہ چوٹ آ گیا ہاتھ واتھ ٹوٹ گیا ہے پورا برین میں چوٹ آ گیا ہے
اللہ رحم کرے بیچارے ٹھیک ہو جائیں اللہ کرے توکا ہم بھی گرے ہی کا ہم کو بھی تو بہانا ہوا ہے ابھی تک میرا پیر ٹھیک نہ ہو رہا ہے جی ایک سال سے ہم پریشان ہیں بس تھوڑا بہت پوری طرح سے نہیں ٹھیک ہوا پریشان ہی ہے کیا بتاؤں ہاں بس اللہ سے دعا کرو ہاں کرتے تو ہیں ہی ہیں ان شاء اللہ
ہاں
اور بتاؤ ادھر تو سب ٹھیک ہی ٹھاک ہے بس
ہاں ادھر بھی سب ٹھیک ہے
ہے نا تو کھانا وانا تو ہم لوگ کھاائی ہی نہیں ہے ابھی تو بن ہی بنا ہوگا ہے نا
ہاں نہیں
اور بچے لوگ آپ ہی کے جا رہے ہیں اسکول ہاں سب ٹھیک ٹھیک
ہاں یہاں بچے پس سنڈے ہے نا اسکول بند ہے سارے بچ
وہ ہاں آج تو سچے اتوار ہے یار بول ہی گئے تھے ہاں تو تو صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ہے تب اچھا بھی رہنا چاہیے اپنا بھی خیال رکھو دوا ٹائم پہ لو اچھے سے رہو
ہاں ہاں لے رہے ہیں ہم دوا ٹائم پہ ٹھیک ہے
اب آؤ ادھر تو پلان بنا کے پھر بتاؤ کب چلنا ہے
ہاں انشاء اللہ ضرور بتائیں گے ہم ہاں
بولنا ک چلنے کے لیے بول رہی تیں کیا پلان ہوتا ہے ا گھر بتانا
پیوگ نوشی بائی سب کو یہ ہمو چیں گےاں
ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر بات ہوگی ابھی جا رہے ہیں کھانا بنایا رہے ہیں نا تو ابھی چڑھا ہوا ہے پھر کریں گے بات
ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ